جی
ہ
ہلو
السلام علیکم ا جان
وعلیکم السلام بھائی ٹھیک ہو اچھے سے ہو
الحمد للہ وائی جان ٹھیک ہے بالکل بڑھیا ہے
گھر میں سب ٹھیک ہے
الحمدلہ بھائی گھر میں سب ٹھیک اور آپ بتیں آ کہ گھر میںبٹھیک ہے
ہاں ہم سب بھی ٹھیک ہیں کیا کر رہے ہو وہ ابھی
اچن کچھ نہیں ابھی تو باہر بیٹھے ہیں گرمی پڑ رہی ہے باہر بیٹھے
اچھا کون سے ٹااک پ بات کرنا چاہتے ہو آپ
بائی جان ہم بات کرنا چاہتے ہیں آن لائن میں آن لائن ڈ آف لائن شاپنگ کے اوپر
اچھا
بھ جن میں پوچھ رہا تھا ہاں بتیں بتائیں
ہاں مجھے لگتا ہے آن لائن شاپنگ بہت اچھی چیز ہے
بالکل بالکل
مگر جو ہم آف لائن خریدتے ہیں نا جو مارکیٹ میں ہم خریدتے ہیں خود
ہوں
وہ جو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں کیسا پروڈکٹ ہے کیسا نہیں ہے
بالکل بالکل
اور یہ جو آن لائن شاپنگ ہے ہم ہم آڈر کر دے ہیں مگر یہ جو آن لائن شاپنگ ہے اس کا مطلب فائدہ بھی ہاں اس
بالکل بالکل بھان بالکل صحی ہے رہا
یہ جو ہم آن لائن شاپنگ کرتے ہیں اس ہمیں پتہ نہیں ہے مطلب یہ کونا مطلب یہ کیسے کپڑا ہوگا اگر ہم ک کپڑا آڈر کر لیں گے تو ہم ہم یہ کپڑا مطلب اگر میں کاٹن آڈر کروں گا تو وہ کاٹن نہیں ہوتا ہے کبھی کبھی وہ کچھ اور ہی ہوتا ہے اچھا پروڈکٹ نہیں ہوتا ہے مجھے لگتا ہے جو ہم مطلب اپنی آنکھوں سے مارکیٹ میں دیکھتے ہیں نا ہلو
ہ بائی جان بالکل صحیح کہ رہے ہو بالکل صحیح کہ رہے ہو
مجھے لگتا ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ اچھا ہے
بھی جان آپ صحیح کہ رہے ہو کہ مطلب جو اپ کے آف لائن شاپنگ زیادہ اچھی ہوتی ہے ویسے تو لیکن کیا ہے بھائی جان آپ دیکھتے ہوں گے آپ ص کہہ رہے ہو کہ مطلب کپڑا بدل جاتا ہے کپڑا جیسے کوٹن کا بتایا گ پ کون سی کون سے کمیز کون سے کون سے کپڑے کون سے کپڑے کا مطلب کس کس ہو جاتا کپڑا لیکن بھ جان کیا ہے اپن اس میں آسانی بھی ہوتے ہیں لیکن اپن دیکھ نا جیسے گرمی کا موسم ہے یا اپن پریشان اپن کو جلد بازی ہے تو کیا ہے اپن گھر بیٹھے بیٹھے موبائل سے منگایا کرتے ہیں کپڑے جو آسانی سے آ جاتے ہیں اور کیا ہے کہ مطلب وہ تو ہ بولے بولے
جی میں نے تو بتایا نا اس کے فائدے بھی اور اس کے نقصانات بھی ہے جیسے کہ ہم ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں اور آن لائن شاپنگ کرتے رہتے ہیں اور وہ وہ ہمارے گیٹ کے سامنے آ جاتا ہے ہمیں کہیں جانا نہیں پڑتا ہے مطلب ہم دن بھر یار شاپنگ کرتے رہتے مطلب بہت تھک جاتے اس سے مطلب فون پہ دیکھو اور آرڈر کر لو وہ اپنے گیٹ پہ آ جائے گا یہ اس کا ایک اچھا فائدہ ہے ایز کمپیئر ٹو جو یہ ہے آف لائن شاپنگ
ہوں بھی جن جسے دیکھ اپن ہاں بھائی جن میں کیا کہہ رہا تھا جیسے اپن کو آف لائن جو شاپنگ ہوتی ہے نا اس میں تو جیسےبھی اپ الیکٹرک سامان لیتے ہیں نا الیکٹرک سامان موبائل وغیرہ کمپیوٹر وغیرہ ہویا اس میں آف لائن شاپنگیادہ اچھی رہتی ہے کیہنیک س آفائن شپگ میں تو کون ڈسکؤنٹ وغیرہ کر سکتے ہیں اپ بائی کی دکان ہے پریوار کے ہے نا اور کیا ہوتا ہے جیسے اپن کچ بھی خرابی ہو گئی اگر آپ دیکھتے آن لائن شاپنگ میں کیا ہوتا ہے اسے اتنی دور سے مال آ رہا جیسے اپن موبائل وغیرہ ہے کمپیوٹر وغیرہ آ رہے ہیں تو کیا ہے ان جو ہوتی ہے اپنی الیکٹرانک چیزیں اس کو بھروسہ نہیںلتا کہ وہ خراب آئے گی صح آئے گی اور بہت ل الٹرک چیزوں کے اور تو یہے ساتھ ڈیز اور چودہ ڈیز کا وہ ریٹرن بھی نہیں ہوتا تو کیا ہے اس سے بعد میں کو پریشانی اٹھانی پڑتی ان چیزوں کی تو لیکن کیا ہے کپڑے اور اپن لائن لیتے ہیں ن ان چیزوں کو جیسے موبائل وغیرہ کپوٹر وغیرہ تو کیا ج آ کے چیک کروا سکتے ہیں بھائی جان آپ نے دیتا کیا ہو گیا خراب ہو گیا جلدی خراب تو اپن چیک ویک کر سکتے ہیں اور اپن کوئی بھی پرابلم ہو جائےا تو اس کو بتا سکتے ہیں اور آن لائن میں ایسا د میں آن لائن اس وجہ سے بھی صحی نہیں ہے اپنے الیکٹرانک سامان کے لیے زیادہ تر صح نہیں ہے آن لائن
آپ نے تو آپ نے تو بہت اچھی بات کی ہے مگر آپ نے جو یہ بولا مطلب جو الیکٹرانک چیز ہم آرڈر کرتے ہیں
ہوں
ان پہ بھروسہ نہیں ہے مگر آج کل جو آج کل جو جیسے امیزون ہے فلپ کٹ ہے یہ بھروس مند ہے پہ اگر کوئی آئٹم خراب بھی ہوتا ہے تو یہ پیسے واپر ڈالتے ہیں برابر اتنا جو آپ نے مطلب جسے آپ نے خریدا ہے
بالکل بالکل بھائی بالکل آپ نے یہ توحیھا مطلب پیسےیس ڈالتے لن کیا ہوتا ہے جیسے اپ کو جیز اپ سامان مگایاے اپ ایپل وپل وغیرہ کا فون مگایا تو کیا اس کی چودہ ڈیز کی وہ ہوتی ہے اپن کی باپ دے سکتے ہیں چودہ ڈیز میں اگر پسند نہیں آیا ہے کچھ پروبلم وغیرہ ہوئی لیکن کیا ہوتا ہے جیس بائیان کبھی کب ہوتا ہے جیس بیچ کے جو ورکرز ہو تو اس میں تھوڑا سا وہ ملاوٹ کر دیتے ہیں جیسے آپ دیکا ہوگا ہمارے یہاں زیاد تر اس چیز کا زیادہ پرچلن ہے کیا ہوتا ہے کہ جیسے کچھ بھی چیز منگائی ہم نے جیسے ہم نے فون وغیرہ منگایا تو کیا انہوں نے فون وون تو سب دیا صحیح دیا بالکل لیکن کیا ان کی دی مب دیتی پرج بتاتی نہیں ملب بہتی پرابلم بتاتی ہے تو کیا ہے اپ کے پھر بعد میں چودہ دن کے بد تو بتا نہیں سکتے کیکہ چودہ دن ت کیا ہوتا ہے چودہ دن کے بع پتا چلا وہ چیزوں کا تو کیا پھر اپ ان سے کیسل چودہ دن تک کر ائم تومارے
جی جی آپ نے تو صحی بات بولی جس کے پاس ٹائم نہیں ہوگا وہ آن لائن آڈر نہیں کر سکتا ہے کیونکہ اس مجھے لگتا ہے اس کو بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے
بالکل بالکل
ہاں ج جیسے کہ میں نے پہ میں نے پہلی بار وہ آرڈر کیا تھا جو پینٹ
ہاں
ہاں اس کو دس بیس دن لگ گئے میں نے سوچا وہ تین دن میں آ جائے گا اس کو لگے اس کو لگے دس دن
اچھا ہاں بھائی ا جیسے دیکھو اپن دیکھ تو اپ آج کل کا کیا ہے آج کل جو جنریشن ہے اپن جنریشن جہ تو وہ آن لن زیادہھروسا کرتے لیکن کیا ہے وجہ جیسے ہم جیس گاؤں کی طرف رہتے ہے تو یہاں پر آن لائن والے کی ز کم ہوتی ہے آن لائن والے کیکہ یہاں پر بہت زیادہ وہ شوڈ وغیرہ زیادہ ہوتے ہیں
ہاں جو ایک گاؤں ہے نا وہاں سے زیادہ ٹائم لگتا ہے جیسے اب یا کچھ کھانے کا چیز آرڈر کر د ہو اس کو بھی بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے جیسے کہ اس سے بہتر اگر آپ شہر میں آرڈر کرو گے نا کچھ کھانے کی چیز تو زیادہ سے زیادہ دس منٹ لگیں گے زیادہ سے سے زیادہ مجھے لگتا ہے اگر تو یہ بو اگر آپ کو بھوک لگے گی گاؤں میں اور آپ کچھ کھانے مطلب کھانے کا انتظام کیا آڈر کرو گے کچھ اس کو مجھے لگتا ہے دو تین گھنٹے لگ ہی جائیں گے
بالکل بالکل جی اتنا ٹائم لگتا ہے تو گاؤں میں اور کیا ہوتا ہے بھائی جان جیسے ہم دیکھتے ہیں ہم نے پہلے بھی بہت پہلے کے بات ہے جو ہم نے کچھ منگایا تھا مطلب کیا ہوتا کمپنی بھی دو طریق کی ہوتی ہے آن لائن میں بھی ایک ہوتی ہے فڈز کمپنی ہوتی ہے جس میں اپن فالتو کےی ایپس آتے ہیں اس میں ڈوائس وغیرہ میں ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں تو کیا اپنے جسے پا جو سمجھار نہیں ہوتے کیا اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ بھائی جان اس میں ستر پرسینٹ آف ایس پرسینٹ آف ہے جو اس میں آ جاتے ہیں اس کے دباؤ میں وہ آ جے ہیں کہ بھائین بہت سستے مل رہا ہے جو خرید لیتے ہیں وہ تو آد میں کیا ہےو ٹی پی پ مانگ مگے کیا ان کو فراڈ کر لیتے ہیں ہے نا جو ان سے یہ آگے بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے گاؤں میں اس لیے تو ڈر رہتا ہے کیک گاؤں والے تھوڑ سیدھے سادھے ہو ہیں تو کیا ہے ان کو اس چیز کے بارے میں زیاد پتہ نہیں ہوتا پھر وہ اسسے تو منع کرتے ہیں وہ کہ مطل آن لائن چیزیں اچھی نہیں آتی ہے آن لائن میں فراڈ وغیرہ ہو جا ہے
ہاں آج جی جی آج کل تو زیادہ تر اسکیمز ہی ہوتے رہتے آن لائن شاپنگ ایٹس ا ہوتی ہے ہاں اور اور جو اسکیمز ہوتے یہ ہم خود ہی مطلب
مطلب کر کرتے ہے نا جو اسکیمز ہیں مطلب یہ سوشل میڈیا کی سب سے وجہ مطلب اس کی سب سے بڑی وجہ ہے سوشل میڈیا جو آیا یہ اتنی زیادہ ٹیکنالوجی آئی ہے اسی اسی کی وجہ سے مگر جو ہم یہ آڈر کرتے رہتے ہیں مگر یہ یہ اسی اسکیمز ایپ پہ مت کیا کرو یہ جو امیزون ہے فلپکارٹ ہے اسی پہ آرڈر کرو اور مسئلہ یہ بھروسے مند آیاتا ہے اگر تجھے کوئی پروڈکٹ خراب بھی آئے گا تو وہ اپنے پیسے واپس دے د
ہاں ہاں بالکل بالکل لیکن کیا ہےائی جےا جسے اپن سٹی وغیرہ میں تو کیا ہوتا ہے اب ہاں یہ آن لائن آڈر اس لیے بھی تو صحی صحی رہتا ہے کہ مطلب آن لائن آرڈر جیسےن کوئی چیز اپن سٹی وغیرہ ملتی تو اپن کو ضرورت ہے جو شادی وادی کا ماحول ہے اپن کو جیسے دس منٹ اندر کچ چیز چاہیے نہ تو اپ بازار جاکتے ہیں نہ کہ ج سکتے دس منٹ کے اندر اپنے بلکٹ وغیرہ آڈر کر کیا دس منٹ کے اندر سامان آ گیا اسی وجہ سے بہت زیادہ آسان کام ہو گیا ہےوگوں کے لیے
جی جی یہ بات تو صحیح ہے
بھ جان جیے آپ دیکھتے ہ گے جیسےب بچے وغیرہ جس چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کیا ان کو مطلب زور آتا ہے آج کل موبائل د را ہے ہر بڑے پیرنٹس نے ان کو موبائل دے رکھے ہے بچے بچوں کو والد انہوں نے لیکن کیا ہوتا بھائی جان وہ کیا کرتے ہیں کہطلب تھوڑی تھوڑی دیر کے اندر ان کو کھانا آڈر کر لیتا ہے جوومیٹ وغیرہ سے آن لائن
جی جی یہ بات تو صحیح ہے ہاں میں نے بتایا تو اس کو اس کے بہت سارے فائدے ہیں مگر اس کے نقصانات بھی ہیں ساتھ ساتھ
بالکل بھ نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں اس چیز کے
جی جی یہ جو سکیمز ہو رہے ہے آج کل یہ اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے جو یہ یہ فراڈ ایپ پہ کچھ آرڈر کرتے ہیں پھر وہ پیسے کھا کھا جاتے ہیں کسی کو کسی کو ایک مطلب اگر میں نے کوئی آئٹم آڈر کیا ہے اس کی جگہ دوسرا آئٹم آ گیا اور اور پیسے گیا کھا لیے انہوں نے یہ سب کیمس ہوتے رہتے ہیں اس میں مگر یہ جو امیزون فلپکارٹ یہ ایپز ہے نا
بالکل بالکل
یہ یہ انڈیا میں بھروسے مند ایپ ہے
بالکل ہاں انڈیا میں یہ اسپیشلی تو زیادہ ٹرینڈنگ میں چلتے ہیں نا زیاد تر یوز لیے جاتے ہیں فلپ کارڈ ہو گیا امیزون ہو گیا بڑے بڑے منترا وغیرہ ہو گئے یہ مطلب زیادہ چلنے والے ہیں کیکہ یوز میں زیادہ لیتے ہیں آن لائن اور زیادہ کام جیسے جو ہوتی ہے نا ورکنگ والی وہ زیادہ ٹائم پہ جلدی پہنچاتی ہے اچھا رہتا ہے یہ ال بالکل یہ اچھے رہتے ہیں
جی جی جی آج کل تو آج کل تو شہروں میں دو منٹ میں آرڈر آ جاتا ہے زیادہ سے زیادہ پانچٹ پانچ منٹ میں آرڈر رہ جاتا ہے اور گھر بیٹھے کہیں جانا نہیں پڑتا ہے گھر میں بیٹھو اور فون پہ آرڈر کرو پانچ منٹ میں آ جائے گا
بالکل بجان میں جاتا ہوں دیکھتے نا بلکٹ وغیرہ سے کچھ بھی چیز آرڈر کرتے تو پانچ سات منٹ کے اندر آ جاتی ہے کچھ بھی نارمل نارمل چیزیں جو اپن کے گھر میں یوز میں لی جاتی ہے آرام سے آ جاتی ہے کیا بالکل صحیح آتی ہے کیونکہ میںدہ پرلم ہو زدہ پرلم گاؤں میں پروبلم ہوتی ہے گاؤں والے جیسے کبھی جائیں کچھ بھی لینے کے لیے ان کو بہت پروبلم ہوتی ان چیزوں کو لے کرنے میں
یہ مجھے لگتا ہے یہ ٹیکنالوجی میں بہت اچھی ایڈوانس آئی ہے بہت زیادہ اچھی ہاں اچھا چلو بھائی آپ سے بات کر کے اچھا لگا
ہاں خدا حافظ